ہیلو
السلام علیکم
جی السلام علیکم
اور سب خیریتھ
سب خیریت
جی جناب آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
جی جی
جی تو جناب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ مزاجی دنیا کا تلسمہ ہے
ہاں
یعنی ڈیجیٹل دور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بالکل تو یعنی کہ جو آج ہم ایسی جوان کی فساد بلگات کے ساتھ ایسے موجع پر آج ننے جا رہے ہیں تو ہماری عقیق کی دنیا کے سمان اندر ایک ہاں وزادی کائنات تسلیقی کر دی ہے تو یہاں ایک ایسا ایسی دنیا ہے جو انگلیوں کے سہارے پرناال ہے مگر انسان کی ذہن وہ اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے انصوری ڈیجیٹل اس محفل میں کیا کہنا چاہتی
جی بالکل یعنی کیا خوب فرما ہے جناب آپ نے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی اس بشی افوق پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ انسان کی جہانت کا ایک لاجواب سہکار نظر آتا ہے یعنی اس کے ہر آپ کو آ وہ خاش کو ا جہارے رائے یعان کا پروانہ پیدا کیا ہے جو کبھی بادشاہوں کو بھی معیشت نہیں تھا مگر دوسری طرف اسی اشن کے ملبے کے نیچے انسانی رشتوں کا جنازہ ذہنی سکون کا خاتمہ اور مش ارتی وکرابیش دکھائی دیتا ہے یعنی اس ناجک اور شجیدہ سورت ہے ہال کو آپ کی دانش وندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل تو یہی ہے کہ جو آج ہم مطلب سوشل میڈیا کے وسی پر نظر ڈالتے ہیں تو انسان جہانت کہ ایک لاجواب سہکار نظر آتا ہے تو اس نے ہر آام و کاس کی جو اظہار رائے کا وہ پروانہ عطا کیا ہے جو کبھی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھا تو یہی ایک کہ آج کی جو آ نازک سنجیدہ صورت حال ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی بالکل
باقی کیا خوب کا ہے کہ حقیقت پسند پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا درشل ایک ایسا آئنا یہ کہنا ہے کہ جہاں انسان کو اپنی جات کے دونوں روپ دکھائی دیتی ہیں اس کا تعمیری اس بھی اس کی ذہنی کاشافت بھی ہے یہ کوئی میج ایک ایپلیکیشن کا نام یا ویب سائٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفشیات تی ہتھیار بن چکا ہے مگر اب اس ط استعمال سوجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے تو یہ نورے ہدایت اور اگر اس میں ب اداتی وے ادال کی جائے تو یہ روح کو محفوظ محفلوظ کرنے والا ناش ترے یعنی کہ ہمارے علی قدر شائمن کی خدمت میں اس کے دو پہلو کو نہایت گہرائی سے پیش کیا ہے جیسے سوشل میڈیا کی تعمری وفایت اور افادیت یعنی عالمی یک جہاتی اور علم کا لوکتنتریکن اس کے بارے میں آپ
بالکل بال کل یعنی سب سے پہلے تو ہم اس کے مصیبت یعنی ہاں اس کی خیر روپ پر تفصیلی اس روشنی ڈالیں گی سوچنا گیان کے جو پرسار میں محسوس سوشل میڈیا نے انقلاب بہت بہت کئی کابل تعریف ہے تو اس حقیقت سے سے جو انکار کرنا محال ہے کی سوشل میڈیا نے جو گیان کے اونچے برجوں کو ڈھا کر اسے عام انسان کی ہتیھیلی پر لا کھڑا گیا ہے تو جو آج دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا انسان آ طابل علم دنیا کے بہترین دانش مندانہ کے افکار اور ویاکھیاانوں کو ایک اور یعنی آ دریافتی سے جو ہر بھر میں پزاد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آ عالمی یک جیہاتی کو جنم دیا ہے جب وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مظلوم کا جرم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کے آ سرحدوں کی جو بندش توڑ کر وہ انسان کی جو آ ساموگی آواز ہے وہ بلند کرتا ہے تو یہی ہے کی جو اس مطلب منچ نہیں انسانی ہمدردی رات کو ایک رفتار دیا ہے وہ تاریخ میں بے مثال ہے اس کے بارے میں گمنام سہلیتیں اور ڈیجیٹل مصویت کے بارے آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے کی اور جہاں تک ہنر مندی اور روزگار کا سوال ہے وہاں سوشل میڈیا نے پارمپارییک مدھیم کی ایکاد ایکار کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے یعنی ایک زمانہ جب کسی کلاکار لکھاک یا ہر مند کو اپنی سالیت دکھانے کے لیے بڑے بڑے ارادوں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے آج سو شل میڈیا نے ہر گم نام ہنر مند کو ایک عملی منچ ادا کیا ہے یعنی چھوٹے وپاری گرہنیاں اور نوجوان اپنی رچناتمکتا کے بل پر گھر بیٹے بیٹے لاکھوں کا روزگار پیدا کر رہی ہے یے ڈیجیٹل مارشد کا ایک کیسا سر چشمہ بن چکا ہے جس نے پارمپرک مشاسی ڈھانچوں میں بدل کر رکھ دیا ہے اور آرتھک ساولا من کو شین بنایا ہے یعنی سوشل میڈیا کہ مجر اثرات اور ناسور ناسور یعنی احساس ہے کمتری اور مزاجی لجت کا جال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
تو یعنی اب ہم سکے کے اس تارخف پہلو پر آتے ہیں جو اجت ڈرا بنایا ہے یعنی اس کا سر روپ ہے تو مطلب آج کا جو آج کی جو نوجوان نسل لائک شیئر کمنٹ کے ذریعے قیمت طے کر رہی ہے اس نفشیاتی غلام کے جو کیا خطرناک اثرات ہیں تو یعنی یہ مطلب اس دور کا سب سے بڑا نفسیاتی عجاب ہے سوشل میڈیا پر لوگ اپنی حقیقت تو عکی کی زندگی کے آ ر کو چھپا کر محض اپنی سرجی دجی مصوعی کامیابی کو نمایاں کرتے ہیں جب انسان اس میں جو مزاجی اس میں کو ہاں دیکھتا ہے تو اس کے بھیتر قدرتی طور پر احساس ایک م تری عرشا کی جو آگ بڑکتی ہے تو یہی ایک ہی ہکی کی نعمت کا جو شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور ایک ایسی آندھی دوورہ اس میں شامل ہو جاتا ہے جس کا کوئی انتر نہیں ہے دماغمڈو لوگ سوام کا ایک ایسا کرتم نشہ چڑھا ہوتا ہے جب لائکس کو ملتے ہیں تو وہ اسفورتی کی بم اور اکیلے پن کی گہری تل دل میں گر جاتا ہے ہاں یہاں وجود کی جی وجود کا اندرونی قتل عام ہیں تو یعنی افوا یعنی افوا وادی سائبر جرائم اور اخلاقی جوال اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی بالکل کیا کو فرما ہے جناب آپ نے کہ سوشل میڈیا پر جو ا وا بازی اور نفرت پھیلانے کا چلن بڑا ہے یہ اسے تو مشااہرے کے امن امان کو ہی خطرے میں ڈال دیا ہے یعنی کہ یہ ایک نہایت سجیدہ اور تکلیف دہ پہلو ہے کہ گم نامے کا لپدہ اڑ کر کچھ کاشف ذہن لوگ دوسروں کو ٹول کرتے ہیں یعنی اب شبد کہتے ہیں اور اس کی عزت و نجات کو مجروح کرتے ہیں یعنی ڈیپ پیک جیسی منصوخی تکنیکوں کے اقلاق یعنی اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ پل بھر میں صدیوں پرانا ساماجک تانا وانا بیکر جاتا ہے لوگ اصل رشتوں کا ادب کر محج بیوج کے اصول کے کے لیے اپنی سفارت اور انسانی بقدار کو دؤ پر لگا دے لگا رہے ہیں جیسے کہ ڈیجیٹل اعتدال مججی دنیا شہ آزادی عملی جپط اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
تو بالکل سبارن اللہ کیا فرمایا آپ نے تو اس نے اور قریب دونوں کا جو مکمل چٹا آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اب جو ہمارے جنہوں نے ہم اپنا کر سوشل میڈیا کے اس وجب سے بچ سکیں اور اس کی طاقت کا اپیوگ کر سکیں انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیسے کہ پہلا سب سے آتا ہے کہ تیبونئے وقت دن بھر میں سوشل میڈیا کے استعمال پر ایک کڑا وقت مقرر کریں ایپس ٹائمر کا اس استعمال کریں جن میں کم سے کم دو گھنٹے مکمل ڈیجیٹل ڈیٹکس کریں اس کے بعد آتا ہے تصدیق خبر کسی بھی پوسٹ پر سنسنی خبر کو آگے بڑھانے سے کلب اس کی پراماکتا کی جانچ لازمی کریں جھوٹ نفرت کے پھیلانے والے کےچرییا نہ بنیں
جی جی بالکل جیسے کہ ساوری مسافر یعنی اپنی فیلڈ کو پاکیزگی رکھیں جیسے اکاؤنٹس کو فورن انفالو یا میوٹ کر دیں جو کہ آپ کے اندر مایوسی تناؤ یا ایشا سے کمتری پیدا کرتے ہیں صرف رچناتمک اور جان ودک سامگری کو ہی رکھیں اور کہیں کہ حقیق کی زندگی ایک ہی آ پا رہی یعنی اسکرین کو بند کرنے اپنے ماتا پتا کی شحبت میں بیٹھے اور بچوں کے ساتھ کھیلیں کتابیں کا مطالعہ کرے اور پرکرتی کا آنند لے یعنی کہ حقیقت رشتوں کو گرماہٹ کسی بھی ڈیجیٹل اسکرین میں ممکن نہیں ہے
بالکل بالکل بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے آ لوگ ہیں سوشل میڈیا کا ایک غلام بن چکے ہیں لیکن نہایت ہی ظالم اور جیدا آ کا یہ سوشل میڈیا بن چکا ہے اس کے ہمیں حساب ک جو ہے استعمال کرنا چاہیے
بہت اچھا لگا